ون زیرو
ہلو السلام علیکم
سلام ٹھیک ہو
اں اچھا سب ٹھیک اچ سے
شکر اللہ ت گرمی سےب ٹھیک ہے
الحمد للہ کیی اور میں سب ٹھیک
شکر اللہ کا آپ بتاؤ کیا کر رہے ہیں
میں کام رکھسی تھی آپ کیا کر رہے تھے
میں کھیلنے گیا تھا اب واپس آ گیا وہاں سے
ٹھیک
ہ ہ اپنی خیال د ہو
ہاں میں بھی کھیلتی ہوں چائے وائے بھی آپ نے
ہاں چائے پ
چلو اچھا ویسے آپ کو کون سا کون سی گیم پسند ہے
میں کرکٹ کھیلتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے اسپورٹس کے بارے میں کھیلنا چاہیے
ثاقب کبھی تمہ نے سوچا ہے کہ اسپورٹس صرف باڈی کی فٹ رہنے کا نظذریعہ نہیں ہے بلکہ لائف کے بہت گہرے لیسنس کے سیکھ دیتا ہے کیونکہ جب انسان گراؤنڈ پر اترتا ہے نا تو اس سے ہر پر ڈسیزن لینا پڑتا ہے اور ہر ڈسیژن کا رزلٹ تندرست سامان آ جاتا ہے
مجھے لگتا ہے اسپورٹس صرف ایک گیم نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پوری پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے کیونکہ جب بندہ کسی اسپورٹس میں انوالو ہوتا ہے نا تو وہ صرف فزیکل اسٹرنگھ نہیں بلکہ مینٹل ٹفنیس بھی ڈیولپ کرتا ہے اور لائف کے چیلنجز کو فیس کرنا سیکھ جاتا ہے
بالکل بالکل
اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسپورٹس ہمیں پریشر ہینڈل کرنا سکھاتا ہے جیسے لاسٹ اوور کا ٹینشن ہو یا فائنل میچ کا پریشر اس وقت جو بندہ کلیم رہتا ہے نا وہ لائف کی کسی بھی اسٹریس فل سچویشن کو ایز ہینڈل کر سکتا ہے ہے نا
صحیح کہہ رہے ہو تم میں خود فیل کیا میں نے خود فیل کیا ہے کہ جب میں ریگولر کرکٹ کھیلتا تھا تو میری انرجی لیول بھی ہائی رہتی تھی اور مائنڈ بھی فریش رہتا تھا اور سب سے امپارٹنٹ بات یہ تھی کہ مجھے ٹیم ورک کی کا اصلی مطلب سمجھ آیا
مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے یوتھ کے لئے اسپورٹس اور بھی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ لائف ان کی لائف اسٹائل زیادہ ہو چکی ہے اور اسپورٹس کی ایک ایسی چیز ہے جو انہیں ایکٹیو اور انرجیٹک بناتا ہے
ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ اسپورٹس انسان کو ڈسپلن بھی سکھاتا ہے جیسے پراپر ٹائمنگ پریکٹس روٹین اور کنسسٹنسی جو ہر سکسیسفل انسان کی لائف کا بیسک پارٹ ہوتا ہے
صحیح صحیح اور جب ایک پلیئر اپنے اپوننٹ کو ریسپیکٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی بیٹر انسان بناتا ہے کیونکہ اسپورٹس مین شپ ہی اصلی جیتی ہوئی بازی ہوتی ہے صرف ٹرافی جیتنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہے نا
ایگزیکٹلی اور آج کل کے ٹائم میں جہاں لوگ زیادہ تر موبائل اور سوشل میڈیا میں بزی رہتے ہیں اسپورٹس ان کے لیے ایک ہیلدی ایسکے بن سکتا ہے جہاں وہ اپنا اسٹریس ریلیز کر سکتے ہیں اور خود کو مینٹل مینٹلی ریلیکس فیل کر سکتے ہیں
بالکل بالکل اور اگر ہم ہر روز تھوڑا سا وقت اسپورٹس کو دینا تو صرف ہم فزیکلی اسٹرانگ بنیں گے بلکہ مینٹلی بھی ایک اسٹرانگ اور کمفرٹ کمفرٹ انسان بن سکتے ہے نا
مجھے لگتا ہے کہ اگر اسکول اور کالجز میں اسپورٹس کو زیادہ امپورٹینس دی جائے تو اسٹوڈنٹ صرف اکیڈمیکلی ہی نہیں بلکہ فزیکلی اور ایموشنلی بھی اسٹرانگ بن سکتے ہیں
صحیح ہے صحیح ویسے میں آپ کو بول رہی تھی کہ آپ کو کرکٹ ہی پسند ہے نا
آم
اور اسی وجہ سے بہت سارے سکسیزفل لوگ نا اپنی لائف میں نا اسپورٹس کو امپورٹینس ہی نہیں دیتے کیونکہ یہ صرف ایک ایکٹیوٹی نہیں بلکہ ایک ٹریننگ ہوتی جو انسان کو اسٹرانگ اور فوکس ک سڑ بنای ہے نا
اور ایک اور چیز جو مجھے اسپورٹس میں پسند ہے وہ ہے کمپٹیشن کیونکہ ہیلدی کمپٹیشن انسان کو بیٹر بناتا ہے اور ہر ہار سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو فیوچر میں کام آتا ہے
صحی ویسے ہاں اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی نا بہت ضروری ہے یہ ہم اس سے مینٹلی بھی فٹ رہتے ہیں اور فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں نا
صحیح بولا تم نے ہار اور جیت دونوں ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جیت کانفیڈنس دیتی ہے اور ہر انسان ہر انسان کو ہمبل بناتی ہے اور یہ بیلنس ہی لائف کو میننگ فل بناتی ہے آپ نے سحا اب بھی اور اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں تھوڑا سا بھی ٹائم اسپورٹس کو دیں تو نہ صرف ہیلتھ امپروو ہوتی ہے بلکہ موڈ بھی پوازیٹیو رہتا ہے جو اوور آل لائف کوالٹی کو بیٹر بناتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی اسپورٹس ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے چاہے وہ کرکٹ ہو فٹ بال ہو یا کوئی سمپل سا رننگیا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ آخر میں سب ہی ہے جو ہمیں فٹ ایکٹیو اور مینٹلی اسٹرانگ بناتا ہے
اور اور اسپورٹس ٹیم ورک بھی سیکھتا ہے سکھاتا ہے نا ایک ٹیم گیم میں ہر پلیئر کو رول دیتا ہے امپورٹینس دیتے ہے اسی لئے کوچ ٹیم ورک اور کمیونیکیشنس پر اتنا زور دیتی ہے ہے نا
بالکل کبھی تمیں سوچا ہے کہ اسپورٹس صرف باڈی کو فٹ رکھنے کی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ لائف کے بہت گہرے لیسن بھی سکھا دیتا ہے کیونکہ جب انسان گراؤنڈ پر اترتا ہے نا تو اسے ہر حال ڈسیزن لینا پڑتا ہے اور ہر ڈیسیزن کا رزلٹ ترنت سامنے آ جاتا ہے
ہمیں پچھلے سال نا اسکول میں یہ کرکٹ ٹورنامنٹ تھا تو میں نے بھی حصہ لیا تھا ہماری ٹیم ورک فائنل ہی پہنچ گئی تھی اور ہم نے یہ فائنل میں نا یہ بھی جیتا تھا ٹرافی بھی جیتی تھی ہم نے آپ نے کبھی کھیلا ہے
یہ بات بالکل صحیح ہے ہاں میں کھیلتا ہوں اکثر کھیلتا ہوں کبھی کبھی بٹ آج کل ٹائم نہیں آتا ہے اب اسکول کالج جانا پڑتا اسی لیے یہ بات بالکل سب یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسپورٹس انسان کو پیشنس اور کنٹرول بھی سکھاتا ہے کی کہ ہر وقت جیت ملنا پاسبل نہیں ہوتا اور جب ہار ہوتی ہے تب ہی انسان اپنی غلطوں کو سمجھ کر امپروو کرتا ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسپورٹس ہمیں پریشر ہینڈل کرنا سکھاتا ہے جیسے لاسٹ اوور کا ٹینشن ہو یا فائنل میچ کا پریشر اس وقت جو بندہ کام رہنا سیکھ جاتا ہے وہ لائف کی کسی بھی سکسیسفل سچویشن کو ایزیلی ہینڈل کر سکتا ہے
صی صی
ہ
ویسے یہ میں بو رہی چھی کہ آپ کو یہ اولمپکس میں جو ہے ل اشوک ہے
نہیں میں کرکٹ ہی کھیلتا ہوں اکثر زیادہ تر اسی میں انٹرسٹ ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارے سکسیزفل لوگ اپنی لائف میں اسپورٹس کو امپورٹینس دیتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک ایکٹیوٹی نہیں بلکہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو انسان کو اسٹرانگ اور فوکسڈ بناتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج آج کل کے یوتھ کے لیے سپورٹس اور بھی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ان کے لائف اسٹائل زیادہ سیڈنڈری ہو چکی ہیں اور سپورٹس ہی ایک ایسی چیز ہے جو انہیں ایکٹو اور انرجیٹک بنا سکتا ہے
اسپورٹس ہماری زندگی کا نا ایک بہت اہم حصہ ہے اسپورٹس سے انسان صحت مند اور فٹ بھی رہتا ہے نا
ہاں اور کی ہے
ہمیں کھیلنا چاہیے اور آپ کو گوری آپ بھی کھیلک اور زیادہ کام کی طرح فوک دیا گا اور آپ بھی کھیلکا کرو بیس بیس میں ہی تو کھیلا کرو
ہاں اور جب ایک پلیئر اپنے اپونٹ کو ریسپیکٹ کرتا ہے تو وہ آپ ابھی بھی بول رہے تھے یہی تو وہ اپنے آپ کو بھی بہتر انسان بناتا ہے کیونکہ اسپورٹس مین شپ یہ اصلی جیت ہوتی ہیں صرف ٹرافی جیتنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ کہ اسپورٹس کو صرف ٹائم پاس نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے ایک سیریس پارٹ بنانا چاہیے اپنی لائف کا کیونکہ جو چیزیں ہم گراؤنڈ پر سیکھتے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں ملتی
صحیح سب سے پہلے اسپورٹس ہمارے جسم صحت کو بہتر بناتا ہے کھیل کود سے جسم فٹ رہتا ہے مسلس مضبوط ہوتی ہے اور خون کی گدش بڑھ جاتی ہے جو لوگ جو لوگ کھیلنے میں زیادہ حصہ لیتے ہیں وہ ہمیشہ فٹ اور محفوظ رہتے ہیں اسپورٹس انسان کو چست اور پرکست بناتا ہے اسپورٹس ذہنی صحت کے لیے بھی بہت مفید رہتا ہے کھیلنے سے دماغ ن تازہ بھی رہتا ہے ٹینشن دور ہوتا ہے اسٹریس کم ہو جاتا ہے تھکام کم ہو جاتی ہے اسپورٹس انسان میں خود کا مقابلہ کرنا حوصلہ دیتا ہے جب کوئی کھلاڑی محنت کے بعد کامیابی حاصل کرتا ہے نا تو اس کی امید اور بھی بڑ جاتی ہے ہے نا تو میں جیتے
اور آج کے ٹائم میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وومینز نے کرکٹ بیڈمنٹن باکسنگ اور ایتھلیٹ جیسے اسپورٹس میں امیزنگ پرفارمنس دی ہے جو سب کے لیے پراؤڈ کی بات ہے اس لیے میں کہتا ہوں وہ میں نے اس کو بھی کھیلنا جیسے کہ تم کھیلنا چاہے اس سے انسان مضبوط بھی رہتا ہے اور اسٹرانگ بھی رہتا ہے مینٹلی اور فزیکلی بھی مجھے پرسنلی اسپورٹس سے کانفیڈنس ملتا ہے اور جب ایک لڑکی کانفیڈنٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی لائف کا کے ہر ڈسیزن کو کو اسٹرانگ وے میں لے سکتی ہیں
مختصر یہ ہے کہ اسپورٹس انسان کی شائستگی کو مقابلہ بناتی ہے یہ صحت خوشی ڈسپلن محنت امتحانات اور خود کا پیغام پہنچاتی ہے ہر فرحت کو اپنی روزمرہ زندگی میں اسپورٹس کا اسکیم تھی وقت ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے
چلو ہمیں بھی اس سے کچھ سیکھ ملی اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ بھی کھیلا کروں اس سے تندرست رہتے ہیں چلو اوکے اللہ حافظ